اسلام علیکم
کیسی ہو
بالکل خیریت ہے آپ فرمائیے آپ کیسی ہیں
جی انشاء اللہ سب خیریت سے ہیں ادھر بھی میں سوچ رہی تھی نا بہت دن سے ہماری گفتگو نہیں ہوی سوچا تھا کہ لاؤ باجی سے گفتگو کر لی جائے انشاء اللہ مطلب ہاں سب کی خبر سنلی لے لی جائے
ایسے دیکا جائے تو فری بیٹھے تھا چلو آپ کا ہی فون آ گا چلو آپ پھر بات ہو جائے اور بتائیے آپ کا ناشتہ ہو گیا
ہاں جی بالکل تیاریاں چل رہی ہیں صبح صبح ناشتے کی ایسے موسم آج کل بہت ہی اچھا ہے نا
بالکل صحیح کہہ رہی آج کا موسم دیکھا جائے تو ہمارے یہاں بھی کافی اچھا ہے تو کافی بھی اچھا لگ رہا ٹنھڈا ٹنھڈا کا موسم ہے
ویسے نا کتنا اچھا ہو گیا نا کہ مطلب ہم موبائل فون سے ایک دوسرے کی ترنت جانکاری لے لیتے ہیں ترنت موسم کا مط مطلب حال چال لے لیتے ہیں انشاء اللہ کتنا بہتر لگ رہا ہے نا موبائل فون ہمارے لیے اتنا ضروری ہو گیا ہے نا
بالکل صحیح کہہ رہی آج کے جیسے دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے ہمارے زندگی میں اہم حصوں میں سے آتا ہے وہ نہیں رہتا تھا کافی سارے کام روک جاتے ہیں کافی سمسیا ہو جاتی ہے فون وغیرہ سے کیا کافی جان کاریاں مل جاتی دنیا بھر کے بیٹھے بیٹھے گھر میں تو کافی اچھا لگتا ہے کہ دنیا بھر کی خبر ہمیں گھر بیٹھے ہی مل جاتی ہے
جی بالکل بالکل اور کیا ہے نا ویسے موبائل فون نا زیادہ انسان کے لیے ضروری ہو گیا ہے انسان کی زندگی موبائل کی بن بالکل ادھوری ادھوری سی لگتی ہے
بالکل صحیح کر رہی ہیں
جی جی جی
ف فون کافی اچھا ہے ہمارے لیے فون پے کافی جانکاریاں مل جا تی ہے کچھ نہیں آتا ہے تو فون وغیرہ کھولو اس میں بہت ساری ویڈیو وغیرہ ویڈیو وغیرہ دیکھتے سیکھ سکتے تو فون کا دیکھا جائے تو کافی اس کے بعد
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے دیکھا جائے نا تو موبائل فون نا اور تعلیم کے لیے زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ سے تعلیم بھی ملتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے تعلیم وغیرہ بھی کافی اچھا ہے کیونکہ نئی نئی چیزیں آتی رہے تھ یہ فون وغیرہ میں ہم سیکھ بھی سکتے ہیں نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہے نا تو کافی اچھا ہے اپنے آنے والے بھویش کے لیے جو پہلے ہم سیکھ کے رکھے یوٹیوب وغیرہ چینل اتنے اچھے ہے کہ اس میں نا گھر بیٹھے بیٹھے فری میں بھی سکھاتے تعلیم وغیرہ تو کافی اچھا ہے
جی جی جی بالکل بالکل ابھی کیا ہے نا اس سے ہمارے بچے اچھے سے پڑھائی کر پاتے ہیں آج کل بچوں کی پڑھائی اسکول ٹیوشن سب کوچنگ وغیرہ سب آن لائن ہو گیا تو ہمارے بچوں کو پڑھنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے ابھی ہم سے کچھ نہیں آتا ہے پڑھنے کے لی تو انشاء اللہ اپنے بچوں کو موبائل فون کھول کے دو ترنت اس میں ساری جانکاری کاری مل جاتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آج تر تو زمانہ ہی آن لائن ہو گیا ہے سب کچھ آن لائن آرام سے مل ہی جاتا ہے تو تعلیم وغیرہ بھی آرام سے مل ہی جاتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے جو چیز نہیں آتی ہے وہ ہم چالو کرو اور سیکھ بھی سکتے دھیرے دھیرے بہت سارے لڑ کے کسی کو کھانا بنانا نہیں آتا تو کھانا بنانے کی ریسیپی بھی آتی ہے گھر بیٹھ بیٹھے بیٹھے جانکاریاں لے سکتی کسی چیز کے بارے میں خبریں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں دنیا بھر کے تو کافی اچھا ہے کہ تعلیم وغیرہ سے کہ باقی ساری چیزیں فون پر ہم کو آرام سے ملی ہی جاتی ہے
جی بالکل بالکل ابھی لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا ناں انشاء اللہ بچ بچوں نے ساری پڑھائیاں سارے ہم نے اپنے آفس کے کام دفتر کے کام تھے جو بھی ہم نے سارے ناں ہم موبائل فون سے کیے تھے تو موبائل فون بے حد ہی ضروری ہے انشاء اللہ
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ہم کو اس سے کیا گھر سے کھل گیا آن لائن کا زمانہ اور آن لائن تعلیم وغیرہ لینا شروع کیا ہے کیونکہ اسی ٹائم سے تک پانی وغیرہ کی اتنی ضرورت تھی سب بند تھا اس لیے سرکار نے بھی آن لائن وغیرہ تب سردی ہے تو اچھا ہی گھر بیٹھے بیٹھے سب ہو ہی جا رہا تھا ویرتھ نہیں جارہا تھا اپنا تعلیم وغیرہ تو کافی اچھا لگ رہا تھا کہ بچوں کی پڑھائی بھی رک نہیں رہی ہے
جی جی بالکل بالکل اور کیا ہے ناں کہ مطلب ہاں یہ بھی تو ہو گیا ناں کہ مطلب ہمیں کوئی چیز بنانا نہیں آرہی ہے کھانے کے لیے بنالو اس میں سے کڑھائی بنائی کرلو اور بھی اور سارے کام ویسے بھی آن لائن ہوگئے ہیں بینک وغیرہ کے آن لائن کام ہوگیا تو ہمیں گھنٹوں گھنٹوں لائن میں نہیں لگنا ہوتا ہے اب سارے فون ہم جی
یہ بات ابھی بالکل صحیح بولی کہ بینکوں کا کام ہماری کافی آسان ہو چکا ہے آج کے زمانے میں پہلے میں دیکھا جائے تو کافی لمبی لمبی لائنیں لگانی پڑتی تھی اب وہ گھ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کھاتے کھل جاتے بینک کی کوئی بھی جانکاری چاہے تو کے ایپ وغیرہ پہ مل جاتا ہے تو کافی اچھا کہ بینک کے لیے بھی سب کچھ آن لائن ہو گیا فون پہ بیٹھے بیٹھے آرام سے سب کچھ ہو ہی جاتا ہے
جی جی جی بالکل اور کیا ہے ناں اس یہ بھی تو ہے مطلب یہ بھی تو ہے کہ مطلب دوسروں کو اصلی مسلے ہیں جی جی
ان کے مسلے بھی الگ ہی ہوجاتے ہیں زیادہ فون
جی بالکل ہمیں ناں ہم دیس ودیش کی جانکاری دیس ودیش کی جانکاری ہے اور بھی کوئی چیز ہے ہمیں ترنت موبائل فون سے سوچنا ملتی ہے اور موبائل فون ناں کتنا اچھا بہتر ہوتا ہے ناں کہ ہم کہیں سفر پہ جارہے ہیں تو اس میں اپنے مطلب یادیں اور اپنے مطلب وہ لمحے تو اپنے گھومنے پھرنے کے سارے اس میں قید کر لو بعد میں اپنے دیکھ لو کتنی اچھی چیز ہوتی ہیں موبائل فون
بالکل اب وہ تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی دھر کبھی بھی کھول کے دیکھیں گے ناں تو اس میں ہمیشہ وہ فوٹو وغیرہ تو رہتی ہے یادیں وغیرہ پوری طریقے سے طرح رہ جاتے تو کافی اچھا لگتا ہے یہ سب کہ فون وغیرہ دیکھے کتنا استعمال ہورہا ہے کافی جانکاریاں دیتی ہے کوئی بھی دیش کے بارے میں کوئی بھی ملک کے بارے میں ہم کو جانکاری چاہیے تو گھر بیٹھے بیٹھے اس ملک کے بارے میں ہم جانکاریاں بھی حاصل کر سکتے گھر بیٹھے بیٹھے پتا چل جاتا ہے کہ دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے تو کافی اچھا لگتا تا کہ کافی اچھا استعمال ہو رہا ہے فون کا
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے پر اس سے نا آج کل نا موبائل پہ میں ترنت کوئی جانکاری مل رہی ہے کوئی ہمیں فون کر رہا ہے یا پھر میسج وغیرہ آ رہا ہے تو ہمیں تو نا تو اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے ذرا کیوںکہ نا کبھی کبھی ہمارے ساتھ اسکم بھی ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ مطلب دھوکا دھڑی بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں پہلے اس کی پوری جانچ کرنی چاہیے پھر اس کے بعد ہمیں مطلب انشاء اللہ کچھ بھی کرنا چاہیے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے کو جتنا اچھا ہوگا تو لوگ بھی اس کا دماغ بھی ایسا ہی ہوتا طبیت وغیرہ ویسے بھی تو کتنے فوٹو وغیرہ کوئی بھی لنک وغیرہ آتا ہے تو اسے ہمیں ترنت دبانا نہیں چاہیے اس سے دھوکا دھاڑی بھی ہو جاتا ہے بینک بلنس خالی بھی ہو جاتی ہے یہ سب سے ب چنا چاہیے جو فوٹو وغیرہ شیئر ہو رہی ہے ان کی پوری جانکاری لینی چاہیے کیا یہ فوٹو وغیرہ جو بھی سچ ہے ہمیں کچھ اے کرنا چاہیے سب جانکاری لے ہونے کے بعد ہی ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے کیونکہ بہت ساری فراڈ وغیرہ بھی آ جاتے ہے تو ان سے ہمیں بچنا بھی چاہیے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہمیں تو یہ ساری جانکاریاں ضرور لینی چاہیے جب بھی ہمیں آگے کچھ کرنا چاہیے
بالکل اسی لیے جتنا یہ فون کا جہاں صحیح استعمال ہے تو صحیح بچے نا غلط استعمال بھی کرتے ایسے میں بچنا وغیرہ بھی چاہیے کبھی کبھی او ٹی پی وغیرہ
بالکل ہاں او ٹی پی وغیرہ شیئر نہیں کرنا چاہیے ہمیں
اس وجہ سے ہمارے بہن بھائی بھی خرا خ ختم ہو جاتے اور پھر فون وغیرہ کا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کافی نئے نئے لوگ آتے ہیں تو ان سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہیے کیونکے ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں تو ان سے جتنا ہو سکے اتنا دور بھی رہنا چاہیے کیونکے وہ بھی ایک فراڈ جیسا بھی بن سک
جی جی بال کل بالکل وہ کتنا آسان ہو گیا نا گھر پہ بیٹھے ہم اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں فون سے ابھی ہمیں سفر پہ جی سفر پہ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے کہ اپنے گھر بیٹھے ہی ٹکٹ وغیرہ کر دیتی ہیں گھنٹوں گھنٹوں لائن میں نہیں لگنا پڑ تا ہوٹل وغیرہ بک کر دیتے ہیں انشا ء اللہ بہت ا چھی مطلب اس کا یوج ہے
اس ایپ وغیرہ سے جو ہے تو کافی اچھا ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی ملتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ ہوٹل وغیرہ ہوا ٹرین ہوا ا پلین ہوا سب کے بتا فون وغیرہ ہو ہی جاتی ہے ادھر جا کے بک کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا مطلب آدھنک چیزیں زیادہ بڑھ رہی ہیں زیادہ اچھا مطلب لگ رہا ہے اور گھر بیٹھے ہم سارے کام کر پا رہے ہیں اپنے اور کیا ہے نا کہ تو مطلب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہو تو اپنا گھر پہ بیٹھ کے مطلب کسی سے ہم گفتگو کرنی ہے پہلے کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی مطلب پروبلم آ گئی ہے تو ترنت سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پاتا تھا گھر والوں سے کسی سے بھی ابھی تو یہ دو گھنٹ ایک ایک مہینے میں پیغام جہاں پہنچ پاتا تھا جب کہیں اس واپس آ آتا تھا پیغام ابھی کیا ہے کہ مطلب اور ترنت کے ترنت مطلب پیغام پہنچا دو جھٹ سے فون کر دو کتنا بھی اچھا ہو گیا کتنی ہمیں مطلب اس سے وہ مل گئی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو پورے محلہ میں ایک ہی فون ملا کرتا تھا جس کو بھی بات کرنا رہتا تھا وہ پانچ دس منٹ تک خالی پوچھتا تھا اب تو دیکھیے سب کے گھر میں اتنے فون وغیرہ ہو گئے تو کافی اچھا ہے کافی چیزیں جانکاریاں بھی مل جاتی تو اس سے نقصان وغیرہ بھی ہو لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے
جی پر دیکھا جائے نا تو وقت وقت پہ مطلب اپنے بچوں کو مطلب دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے موبائل فون میں کیا ہی کر رہے ہیں نہیں تو پھر بچے گھنٹوں گھنٹوں تک اس میں گیم وغیرہ کھیلتے ہیں اور شوشل میڈیا پہ ایکٹو رہت تو اس سے آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اس کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے میں نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں ت سوشل میڈیا پے ایکٹو رہتے ہیں تو انہیں کی طرح وہ ایکٹیویٹی کرنے لگتے ہیں اور ان کی مطلب کہ ان کی آنکھوں میں پرابلم ہوتی ہے بولنے میں بھی مطلب چینج آتا ہے ان کے میں تو ان شاء اللہ اپنے بچوں کو مطلب وقت کے حساب سے دیکھنا چاہیے اور دیکھا جائے نا ہاں بالکل اور دیکھا جائے نا تو موبائل فون وقت وقت پہ اور صحیح طریقے سے استعمال کریں تو بہت اچھی چیز ہے ہمارے لیے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اس لیے ضرورت تو تبھی تمہاری چاہیے تو کافی اچھا ہے
جی بالکل ضرورت کسے نہیں جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور ضرورت کے حساب سے ہم اس کا استعمال کریں تو ان ساء اللہ یہ بے حد ہی اچھی چیز ہے
بالکل اسی لیے دیکھا جائے فون بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ جب ہم اچھی طریقے سے استعمال کرتے تب نقصان کے کافی دیکھا جائے تو نقصان وغیرہ بھی ہے فروخت جیسے کہ کیسز بھی آ رہی ہے کافی بچے فون وغیرہ سے بگڑ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے
تو ہم لوگوں کو دھیان رکھنا ہوگا نا بڑوں لوگوں کو جب ہی ہو پائے گا کیو نکہ نا چھوٹے بچوں کو کیا ہی مطلب علم ہے کون سی چیز بے کار ہے کون سی نہیں آج کل مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب اپنے بچوں کو دے د یا فون آ ہم اپنا کام کر رہے ہیں تم اپنا وقت گزار لو
بالکل یہ بات تو بالکل خراب ہوتی ہے تو ج بھی امیاں ہوتی ہیں نہ کہیں کہیں امی کو ہمیں بھی دیک یہ بچے پریشان کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم ان کو فون دے دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پریشان نہ کرے
جی جی جی بالکل دقتیں تو بڑھ ہی جاتی ہیں انشاء اللہ پر ہم اس کا صحیح سے اور ا وقت پہ استعمال کریں تو انشاء اللہ یہ بےحد ہی اچھی چیز ہے
بالکل
جی مجھے آپ سے بات کر کے آج بہت اچھا لگا شکریہ بات کرنے کے لیے
بالکل مجھے آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا چلیے اللہ حافظ
شکریہ اللہ حافظ